تو
ہلو السلام علیکم صہیب کیسے ہو
وعلیکم السلام الحمد اللہ میں بالکل ٹھیک ہوں تم سناؤ
میں بھی الحمد اللہ ٹھیک ہوں آج ہم ایک بہت موٹیویشنل اور پریکٹیکل ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں لرننگ فرام فیلئر
واہ یہ ٹاپک ہر اسٹوڈنٹ امپلائی بزنس مین اور ہر انسان کے لیے امپورٹینٹ ہے
بالکل لیکن سکسیزفل اور ان سکسیزفل لوگوں میں فرق اکثر اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ فیلیئر کے بعد کیا کرتے ہیں
ہار مان لیتے ہیں جبک کچھ لوگ اپنی گغلطیاں غلطیوں سے سیکھ کر اور مضبوط ہو کر واپس آتے ہیں
سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ فیلئر کا سمپل میننگ کیا ہے
فیلئر کا مطلب ہے جب ہم کسی گول کو پہلی یا کسی اسپیسیفک اٹیمپٹ میں اچیو کر اچیو نہیں کر پاتے
مطلب فیلئر لائف کا اینڈ نہیں ہوتا
بالکل نہیں یہ ایک ایکسپیرنس اور لرننگ اپارچونیٹی بھی ہو سکتی ہے
کیا تمہیں لگتا ہے کہ فیلئر ضروری ہے
ہر بار نہیں لیکن کئی لوگ فیلئر سے بہت ویلیوبل لیسن سیکھتے ہیں
مطلب فیلیئر ہمیں امپروو ہونے کے چانس دے سکتے ہیں ہیلو ہیلو
ہلو
آک آواز نہیں آ رہی
ہلو ہلو
ہاں آبودا
بتاؤ
ہاں بہت لوگ فیلیئر سے ڈرتے کیوں ہیں
کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے یا وہ کبھی سکسیسفل نہیں ہوں گے
لیکن ڈر کی وجہ سے ٹرائی ہی نہ کرنا اور اور بھی بڑی پرابلم ہے
بات سے ایگری کرتا ہوں
اسٹوڈنٹس کو فیلیئر کا سامنا کب ہوتا ہے
اکاؤنٹس میں ایکسپیکٹیڈ مارکس نہ آنا کمپٹیشن لوز کرنا یا کسی کالج میں ایڈمیشن نہ ملنا
ایسے ٹائم پر کیا کرنا چاہیے
سب سے پہلے پینک نہیں کرنا چاہیے اپنی مسٹیکس کو سمجھنا چاہیے اور نیکسٹ اٹیمپٹ کے لیے بیٹر پلاننگ کرنی چاہیے
مسٹیکس کو رول مسٹیکس کا رول کیا ہے
ہم میں بتاتی ہیں کہ کس ایریا میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے
اگر ہم اپنی مسٹیکس کو آنیسٹلی اینالائز کرے تو فیوچر میں بیٹر پرفارم کر سکتے ہیں فیلر کے بعد کانفیڈنس کیسے مینٹین کرے
اس کو یاد رکھو اور یہ سمجھو کہ ایک فیلئر تمہاری پوری پرسنالٹی یا فیوچر کو ڈیفائن نہیں کرتا
سیلف کانفیڈنس گریجولی پریکٹس اور ایفرٹ سے واپس آتا ہے
بالکل صحیح
صرف ہارڈ ورک ہی کافی ہوتا ہے
ہارڈ ورک امپورٹنٹ ہے لیکن اسمارٹ پلاننگ بھی ضروری ہے
مطلب اسٹریٹجی کے ساتھ محنت کرنا کرنی چاہیے
بالکل صحیح
پیشنس کا مطلب پیشنس کا کیا رول ہے
سر اکثر ٹائم لیتی ہے اسی لیے صابر اور کنسسٹینسی بہت امپورٹنٹ ہے
مطلب کہ جلدی گیو اپ نہیں کرنا چاہی
بالکل
پوازیٹیو ایٹیٹیوڈ فیلیئر میں کیسے ہیلپ کرتا ہے
پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کا مطلب پرابلمس کو اگنور کرنا نہیں بلکہ ان کا سولوشن ڈھونڈنے کی کوشش کرنا ہے
ٹھیک کیونکہ مشکل وقت میں ان کا انکریجمنٹ کانفیڈنس بڑھا سکتا ہے
بالکل ایک سبٹ انوائرمنٹ انسان کو دوبارہ کھڑے ہونے میں مدد کرتا ہے
کیا سکسیسفل لوگ بھی فیل ہوئے ہوتے ہیں
ہاں بہت سے سکسیسفل لوگوں نے اپنی جرنی میں سیٹ بیکس فیس کیے ہیں
ٹھیک ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ انہوں کہ انہوں نے گو اپ نہیں کیا
بالکل انوں انہوں نے سیکھا امپروو کیا اور پھر دوبارہ کوشش کی
ٹائم مینجمنٹ فیلیئر کو کیسے ریڈیوس کر سکتے ہیں
پراپر پلاننگ اور پورٹیز سیٹ کرنے سے پرپریشن بیٹل ہو سکتی ہے
لاس وسٹریس بھی کم ہوتا ہے
ب س
گولز کیسے ہونے چاہیے
ہیلو
ہاں واپس ہوتا کیا ب رہ ہے
کلیئر ریئلسٹک اور ایچو ایب
بڑے گولس کو چھوٹے اسٹیپس میں ڈیوائڈ کرنا بھی ہیلپ فل ہوتا ہے
پروگریس ٹریک کرنا آسان ہو جاتا ہے
اپنے ایکشن اور ڈسیژن کے بارے میں آنیسٹلی ہیلو
ہاں
اپنے ایکشن اور ڈسیزن کے بارے میں آنیسٹلی سوچنا اور دیکھتے ہیں کہ کیا امپروو کیا ہو جا سکتی ہے
یہ پرسنل گروتھ کے لیے بہت امپارٹنٹ ہے
فیلئر کے بعد نیا اسکل سیکھنا چاہیے
اگر کسی ایریا میں ویکنیس ہو تو اس اسکل کو امپروو کرنا چاہیے
کنٹینیوس لرننگ ہی پروگرریس کی کی ہے
بالکل صحیح
کمپیرزن کرنا صحیح ہے
ہلدی انسپریشن ٹھیک ہے لیکن اپنی جرنی کو دوسروں سے کمپیئر کرنا اننیسیسری پریشر کریئٹ کر سکتا ہے
ہر انسان کے پیس الگ ہوتے ہیں
بالکل صحیح
ڈسپلن کتنی امپورٹنٹ ہے
ہر دن سیم نہیں ہوتی لیکن ڈسپلن ہمیں ریگولرلی کام کرنے میں ہیلپ کرتا ہے
اسی سے لانگ ٹرم سکسیس ملتی ہے
بالکل صحیح
فیلیئر سے ریکور کرنے کے لیے ڈیلی ہیبٹس کیا ہونی چاہیے
سب سے پہلے جلدی اٹھنا ڈیلی اسٹڈی یا ورک شکیڈیول فالو کرنا ریگولر ایکسرسائز کرنا اچھی نیند لینا پزیٹو بکس پڑھنا اپنی پروگرریس نوٹ کرنا ہر دن کچھنا سیکھنا
یہ ہیبٹس کسی بھی انسان کو امپروو کر سکتی ہے
بالکل
تمہارے حساب سے فیلیئر ہمیں کیا سکھاتا ہے
بہت کچھ
جیسے
صبر ہاڈ ورک ڈسپلن بیٹر پلاننگ سیلف امپرومنٹ اور کنسسٹینسی
یہ سب کوالٹیز سکسیز کے لیے بھی امپورٹنٹ ہیں اسٹوڈنٹس کو کیا ایڈوائس دو گی
میں کہوں گا فیلئر سے مت ڈرو مسٹیک سے سیکھو روز پریکٹس کرو ٹائم کی ویلو سمجھو ٹیچرس اور پیرنٹس کی گائڈنس لو اپنی ہیلتھ کا خیال رکھو پازیٹیو مائنڈ سیٹ مائنڈ سیٹ رکھو کہ وپ مت کرو
بہت پریکٹیکل ایڈوائس ہے اگر تم لرننگ فرام فیلیئر کو ایک سینٹینس میں ایکسپلین کرنا چاہو تو
فیلر اینڈ نہیں ہوتا اگر ہم اسے سیکھے تو وہی فیوچر سکسیس کی فاؤنڈیشن بن سکتا ہے
بہت ہی انسپائرنگ لائن ہے آج کی ڈسکشن سے میں نے یہ سیکھا کہ فیلئر لائف کا ایک نیچرل پارٹ ہے اسے ڈرنے اسے اس سے ڈرنے کے بجائے ہمیں اسے سیکھنا چاہیے
بالکل ہر سیٹ بیک ہمیں اپنی ویکنیسز کو سمجھنے اور اپنی اسٹرینتھ کو اور مضبوط مبت بنانے کا موقع دیتا ہے
مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی کہ سکسیزفل لوگ فیلئر کو اپنی پہچان نہیں بنا دیتے وہ اسے اسے ایک لیسن کی طرح دیکھتے ہیں اور فر اور پھر نئی کانفیڈنس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں
میں بھی اسی بات سے ایگری کرتا ہوں اگر ہم پیشنس ہارڈ ورک ڈسپلن اور اللہ پر بھروسہ کے بھروسے کے ساتھ محنت کرتے رہیں تو ان شاء اللہ ہمیں اپنی ایفرٹس کا اچھا رزلٹ ضرور ملے گا چاہے سکسیس جلدی آئے یا دیر سے لرننگ کبھی ویسٹ نہیں جاتی
انشاء اللہ ہمیں کبھی بھی ایک فیلئر کی وجہ سے اپنی اپنے سپنے چھوڑنے نہیں چاہیے
بالکل ہر نئی صبح ایک نیا موقع لے کر آتی ہے اسی لیے ہمیشہ سیکھتے رہو محنت کرتے رہو اور اپنے گولز کی طرف پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بڑ بڑھتے رہو
بہت ہی موٹیویشنل اور انفارمیٹو ڈسکشن رہی شکریہ صہیب
مجھے بھی بہت اچھا لگا ان شاء اللہ اگلی بار کسی اور انٹرسٹنگ ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات کریں گے
اور سناو آج کیا کھانا کھایا
کیا آپ نے کھایا کھانا
میں تو کھاتا مگر میرے ماما پاپا ابھی گھر پہ نہیں ہے جب وہ آئے گا انشاءلہ تبھی کھائے گے
اکا
وہ ہاسپٹل گی تھی ہیلو
ہاں
خیریت ہی ہے
ہاں تھوڑا نانی بیمار تھی تھوڑا کیا وہ بہت بیماری ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک گھر پہ کون کون ہے
ہاں
چلو پھر اللہ حافظ
اللہ حافظ اتی بات ہی
ہ
اللہ حافظ